السلام علیکم
فرقتی دو مین اٹ کے ا کیا بس زندہ ہو تم سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں آج پرانا دن پورا دن میں گھرتے ہی تھی
سیم کبھی کبھی لگتا ہے گھر والے مجھے فرنیچر سمجھنے لگے
اچھا کیا
میں روز وہی جگہ بیٹھتی رہتی بیٹھی رہتی ہوں
اچھا تااؤ اگر تمیں ایک دن کے لیے پرنسپل بن جاؤ تو کیا کرو گے
سب سے پہلے منڈے کینسل
اچھا ہاں اور وہ بول
علیگل
اچھا ایکسلینٹ بہت بڑھیا اور لنچ بریک تھرٹی منٹ کی جگہ
اور لنچ بریک تھرٹی منٹس کی آ تھرٹی منٹ کی جگہ تین گھنٹہ
اسکول یا پکنک اسپاٹ بنناا دو کہ تم اس کو
دونوں
ہ
بنا ہو تو
سب سے پہلے یونیفارم آپشنل رکھوں گی
سب پائجامہ پہن کے آئیں گے
کمفرٹیبل رہے گا بٹ امپورٹینٹ ہے
بالکل
ایسے تمہاری سب سے عجیب ہیبٹ کیا ہے عادت کیا ہے
فریج کھولتی ہوں اور بھول جاتی ہوں کہ کیا چاہیے تھا
ایسا میرے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ تو میری بھی پرانی عادت ہے میں میرے ساتھ ہوتا ہے ایسا سچ میں
پھر میں فریج کو دیکھ کے سوچتی رہتی ہوں
جیسے فریز جواب دے دے گی
ہاں ہاں تم پانی لینے آئی تھی
ہوں صحی میں تمہاری عجیب عادت ہے یہ تو
تمہاری عجیب ہیبٹ
اچھا میں روم میں جاتی ہوں اور بھول جاتی ہوں کیا لینے آئی تھی
ہم دونوں کا میمی اپڈیٹ پینڈنگ ہے
ہنڈریڈ پرسنٹ
ویسے اگر اینیملس بات کر سکتے تو سب سے فنی کون ہوتا
بلی
کیوں
دن بار ایٹیٹیوڈ ہی دکھاتی وہ اپنے
سچ میں
ہمم اور تم
پیرٹ
وہ تو گھر کا سارا سیکریٹ لے کر بھاگ جاتا لکھ کر دیتا
بالکل گیسٹ کے سامنے بولے گا کل امی نے ڈانٹ لگائی تھی
پھر تو مشکل ہے
بہت
چلو ایک چیلنج کرتے ہیں
کیسا چیلنج
جو پہلے ہنسے گا وہ ہار جائے گا
ڈن
ایک بار ایک بندر ڈاکٹر کے پاس گیا ٹھیک ہے ایک بار ایک بندہ ڈاکٹر کے کے پاس گیا
نہیں نہیں مجھے پتا ہے تم جوکس سنانے والی ہو
تم کو پتا ہے
دیکھا تم پہلے ہس گئی
چیٹک ہے یہ
نئی اسٹریٹیجی ہے
ویسے تم ککنگ کرتی ہو کیا
کوشش کرتی ہوں
اچھا اور اس کا بھی نظر
کبھی کبھی اچھا کبھی کبھی ف فائر بھی بگیڈ کو بلانا پڑتا ہے
اچھا اتنا بھی بدد جاتتا ہےے
ایک بار چائے بنائی تھی
اور
ک ڈالناا پھول گئی
اور ایک بار نمک زیادہ ڈ ڈال پی
چائے میں
اتنی بھی ٹیلنٹ نہیں ہے
اچھا شوک ہے
تم کوکنگ کرتی ہو
ہاں مجی بنا لیتی ہ
اور
میری آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی ابھی
اچھا اچھا ہاں ڈفرنٹ اسٹائل کی میگی
شیف ہو نا آپ
شکریہ شکریہ
ویسے اگر تم فیمس ہو جاؤ تو کس کے لیے ہونا چاہو گی
ہ ٹرول بلاک
نائس
تم
کامیڈی
وہ تو ابھی بھی کرتی ہو کیا
فری سروس دے رہی ہوں فےث
یہ بھی اچھی بہات ہے کبھی نوٹس کیا ہے ا ہوو گڑبڑ ہو گیا
کبھی نوٹس کیا ہے
کیا
جب ہم امپورٹنٹ کام کرنے بیٹھتے ہیں تبھی نیند آتی ہے
ارے یار یہ تو ہوتا ہے ابھی بھی مجھے نیند آ رہی ہے
ہ ہوں
اور جب سونا ہوتا ہے تب ند گئی اب
یہ دنیا کا سب سے بڑی مسٹری ہے
سائنٹسٹ بھی کنفیوز ہوں گے شاید
س بالکل بالکل
ویسے تمہیں ہارر موویز پسند ہے
دیکھتی ہوں لیکن بعد میں پھر مجھے بہت ڈر لگتا ہے
سیم
مووی کےار ٹائم جب دیکھتی ہوں تب تو میں بہت زیادہ بات اور بریک ہوتی ہوں
اور رات کو واش روم تک جانے میں ڈر لگتا کتا
بالکل سی
پھر لائٹ آن کر کے سوتی ہوں
مگی
ہم ہم بہت بریو ہیں
سچا
بالکل نہیں آپ کتا
بالکل نہیں
سچ میں
چلو بتاؤ اگر ٹائم مشین میں جائے تو پاسٹ میں جاؤ گی یا فیوچر میں
ڈرے مون کا گئے فیوچر میں
فچر مم کیوں
دیکھنا ہے میں ریچ ہوئی یا نہیں
ارے باپ پریکٹیکل آنسر
اور ت
پاسٹ میں جانا چاہوں گی
کیوں
وہ چھوٹی والی مجھے کچھ ایڈواز دین ہے
وہ شاید پھر پھر بھی نہ مان
یہ بھی صحیح ہے
ہ
ویسے تمہارے فون میں کتنی فوٹوز ہیں
بہت زیادہ
اور کتنی کام کیے
لگ بھگ دس
باقی
رینڈم اسکرین شاٹس
اسکرین شاٹ سے بھرے ہوں گے سیم
کبھی کبھی ڈیلیٹ کرنے کا کرنے بیٹھوں تو لگتا ہے سب امپورٹینٹ ہے
ہاں یار یہ سب کچھ ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی اچھا اچھا آج کی اچھا اچھا اچھا اچھ اچھچ اچھاچا اا ابھی ویسے تم ابھی تم کیا کر رہی تھی فی الحال
کچھ نہیں یار بیڈ پر لی کچھ کنٹیینیو کرو
ہاں ہاں ہاں
پچھ نہیں یار بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوں تبتا تو
تو میں بھی فری ہوں کبھی تو تم کو کال کیا پوری نائف ہو گئی ہے
سچ میں پہلے اسکول میں کتنا مزہ آتا تھا
ہاں یاد ہے چب ٹیچر پڑھاتی تھی اور ہم پیچھے بیٹھا کرتے تھے
اور پھر ٹیچر اچانک نام لیتے تو
اور پھر ہم ایسیے ایکٹنگ کرتے تھے جیسے بہت دھیان سے سنتے
ہاں تمہاری ایکٹنگ تو اوسکار وننگ تھی
شکریہ بہت بہت شکریہ
ویسے آج کھانے میں کیا بنانا تھا
آج بریانی
وہ اور مجھے بتایا بھی نہیں
فون کے اندر تھوڑی بیج سکتی
ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن کھانا ٹرانسفر کرنا نہیں سیکھا
بق تو صحیح ہے یہ سائنٹسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں
اگر ایسا انویشن ہو جائے تو میں میں روز تمہارے گھر کی بریانی آڈر کرو گی
پیسا لگے گا کچھ اس کے لیے
دوست جی میں پیسہ
نہیں مہنگائی دیکھی ہے ب نے
ہاں ہاں صحی بات ہے
ویسے تمہارا سونے کا شیڈیول کیسا چل رہا ہے
مات پوچھو رات رات میں تین بجے سوتی ہوں اور صبح گیارہ بجے اٹتی تی
یہ تو میری بھی چناؤ ہے اس شیڈیول نہیں نائٹ شفٹ میں بھی بس کچھ خاص نہیں، سیم شیڈول چل رہا ہے رات کو تین بجے صبح دس بجے
ہم دونوں کونے ہم دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے
روز متے ہیں پھر اگلے د کا
بالکل صحی کہا آپ نے
پیسے آپ کا
اچھا ویسے تمہارا س شپ یہ تھا تھا نا
ٹیلیفورٹیشنس
جی جانا ہمم کو ہو س بھی
اب کیا آواز نہیں آ رہی
ابھی آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہے ویسے ٹیلی پورٹیشن ہ نا یہی ت نا
آ کیوں
شاپنگ کے لیے ڈائریکٹ مال مل
میں انوزیبل ہونا چاہتی ہ ہونا چوز کر کرتی ہوں
تاکہ اس سے کیا ہوگا
اس سے چاکلیٹ نکالوں اور کوئی پکڑے نا
ارے باپ رے تمہارا فوکس دیکھو
پرورٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہے
بالکل چلو ایک گیم کھیلتے ہیں
کون سا پف
ریپڈ فائر کھیلتے ہیں
ڈن
پیزا یا برگر
پزا
چایا کوفی
چائے
سمر یا ونٹر
ونٹر
ریچ یا فیمس
رچ
صحیح جواب تمہارے کوشچن ہی ایزی ہیں ارے سی جاب آ تم پوچھو تم میں پوچھ چکی ا
پیسے یا نیند جھوٹ
تھوڑا سا
مجھے پتا تھا
سحی کہہ رہی ہے تو
ویسے فیوچر میں ٹریول کرنا ہے
بہت زیادہ کرنا ہے بس باہر جانا چاہتی ہوں ہو کیایا اوکے اوکے
ٹھیک ہے
چلو ابھی کال بیک کرتی ہ